السلام ولیکم بہن کتنے دنوں بعد ملی ہو آج کل تو بالکل غائب ہی ہو گئی ہو کہاں رہتی ہو سب خیریت سے ہے
وعلیکم السلام ہاں جی بچے کی پڑھائی اور گھر کے کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ سمے ہی نہیں ملتا آپ بتاؤ آ آپ سب خیریت ہو
ہاں ہم سب یہاں خیرت خریت سے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن دل بہت اداس رہتا ہے کل رات کو سپنے میں پرانا گھر یاد آ گیا یاد تو ہے نا کہ ہم لوگ لڑکیاں تھھی پھر کھیلتی تھی کتنی مستیاں کرتے تھے
ہاں ہاں ارے ہاں یاد آ گیا ہمارے ابو کا وہ پرانا بہاگ تھا جہاں ہم دونوں آم چرایا کرتے تھے اور تم کہا کرتی تھی جلدی کرو جلدی کرو کوئی دیکھ نہ لے اس
اب تو وہ دن لارڈ آئے تو جان دے دوں اب تو بس بچوں کی شادی بیاہ کی فکر بتاتی ستاتی ہے میرا بیٹا تو کہتا ہے امی میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں شادی بعد میں لیکن سانس کو سس تو کام میں روز چلاتی رہتی ہے
ارے وہاہ میری ساس بھی ویسی ہی تھی کہتی تھی بیٹی لڑکا ٹوینٹی فائیو کا ہو گیا ہے اب لڑکی ڈھونڈو میں نے کہااں امی جی لڑکا ابھی ماسٹر بننا چاہتا ہے پھر بھی نہیں مانی آخرکار ایک اچھی لڑکی ڈھونڈی لی اب گھر عبد اللہ گھر میں خوشی ہیں
ارے ہاں وہ تو ہے اب کیا کرے صحیح سمے پر شادی کروانی بھی تو بہت ضروری ہے
صحیح بات ہے تو بہو سنسکاری اور پڑھی لکھی صبح جلدی ناشتہ بناتی ہیں بچے کو اسکول بھیجتی ہیں کبھی خود سوچتی ہیں کہ میرے زمانے میں ہم اتنا نہیں کر پاتے تھے
صحی فرما رہے ہیں آپ بالکل
سچ کہو تو آج کل کی لڑکیاں بہت سمجھ
بہت اچھی ہے عائشہ بہت سنس ساری اور پڑھی لکھی ہے صبح جلدی اٹھ کر ناشتہ بناتی ہے بچوں کو صبح اسکول بھیجتی ہے کبھی کبھی میں خود سوچتی ہوں کہ میرے زمانے میں ہم اتنا نہیں کر پاتے تھے
صحیح بول رہے ہو سچ کہو سچ کہو تو آج کل کی لڑکیاں بہت سمجھدار ہو گئی ہیں لیکن کچھ تو بوقوفی بھی ہیں میری پڑوسین کی بیٹی دیکھو بس فون پر لگی رہتی ہیں گھر گھر کا کام نہیں ہو پاتا ہے ماں باپ رو رہے ہیں اس کے
سچ کہہ رہی ہو یہ سوشل میڈیا نے تو سب کچھ برباد کر دیا ہے بڑی بیٹی کو بھی سمجھاتی رہتی ہوں بیٹی انسٹاگرام پر اور فیس بک پر اتنا سمے مت برباد کرو یہ سوشل سو شل میڈیا سب کو برباد کر رہا ہے اتنا اصل زندگی میں گھر الگ ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پر سمے برباد کرنا الگ بات ہے
بالکل صحیح میں تو کہتی ہوں کہ روز نماز پڑھو قرآن پڑھو اور گھر سنبھالو باقی سب خود بخوب ٹیک ہو جائے گا نا
عائشہ تمہارے گھر کا تو کیک یاد ہے پچھلے مہینے بنایا تھا نا بہت سوادشٹ بنا تھا آج پھر بناؤ گی کیا
ارے ہاں ہاں آج تو تم آئی ہو تو ضرور بناؤ گی لیکن تم پہلے تمہارے گھر میں کیا نیا چل رہا ہے یہ بتائیے
ماشاء اللہ کچھ بھی نہیں بس یہی ایک چھوٹی سی خوشخبری ہے میری چھوٹی بیٹی کا رزلٹ آیا ہے اس نے میٹرک میں نائنٹی فائیو پرسینٹ لائے ہیں اب ہم اسے اچھے کالج میں بھیجیں گے
ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے اللہ اس کی ترقی کرے اور سنائیے اور آپ کے کیا حال چال ہیں
ہاں بس اب اسی کے ریزلٹ کے بعد اب آگے کیا کرنا ہے یہی سوچ رہے ہیں کیونکہ آج کل صحیح سمے پہ پڑھائی کروانا بھی تو بہت ضروری ہے پڑھائی پوری کرنا اور بعد میں اس میں کرئر بنانے کے لیے بھی اسے کچھ نہ کچھ یوگدان دینا بھی تو ضروری ہے
صحیح فرما رہے ہو اپ دیکھو اج کل تو اپن ماں باپ بچوں کو نہیں سنبھال سنبھالیں گے ان کے ریجن کے لیے کون سی سکول میں داخلہ کروانا ہے اس کے لیے نہیں سوچیں گے تو بچے پھر کیا کر پائیں گے اگے جا کے
صحیح فرما رہے ہو آپ اور اور صحیح سمے پر شادی کروانا بھی بہت ہی ضروری ہوتا ہے جتنا ان کو پڑھانا پڑھ لکھ کر ان کو قابل بنانا اسی پرک ان کی ان کی شادی کروانا نکاح کروانا بھی تو بہت ضروری ہے وہ بھی ایک زندگی کا اہم بھاگ ہے
صحیح بات بول رہے ہو بہن کیا کری یہ بھاگ دوڑ کی زندگی بھی ایسی ہو گئی ہے کہ نہ تو خود کا دھیان رکھ پا رہے ہیں نہ ابھی بچوں کا دھیان رکھ پا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک وہ ابھی یہ سوسل میڈیا کی زندگی ہو گئی ہے جو آ بچے پڑھ رہے ہیں آ رہے ہیں جس کے اچھے مارک پڑھ رہے ہیں جن کے اچھے مارکس بھی آ رہے ہیں نہیں آ رہے جس کے کم بھی آ رہے ہیں وہ تو اب دیکھو آج کل تو سوسل میڈیا کا بھی ٹرینڈ بہت چل گیا ہے
بالکل صحیح فرمان کر رہے ہو آپ کیونکہ سوشل میڈیا میں لوگ اتنا اپنا قیمتی سمے برباد کرے جا رہے ہیں ان کو پڑھائی کا کسی چیز کا کوئی نالج نہیں بس اپنا سمے برباد کرنے کے لیے گھنٹ فون لے کر بس موبائل فون اور سوشل میڈیا اور میں بھی اپنی بچوں کو بہت سمجھاتی ہوں کہ جب پڑھنے کا سمے ہے جو دور آپ کی پڑھائی کے لیے ہے یہ دور لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا اس لیے اپناا اچھا سمے اپنا قیمتی سمے ایسے سوشل میڈیا پر برباد یا ضائع نہ کرے اس سے تو اچھا ہے اپنی کوئی اپنے قابل بننے کے لیے کوئی اسکل یا پھر کوئی ایسی چیز میں اپنا سمے دے جس سے کہ آپ کچھ نیا سیکھیں کچھ اچھا سیکھے اور آپ کے کل کو آپ اچھے سے بنا سکو اس کے لیے سیکھیں
صحیح بول رہے ہو آج کل تو دیکھو نا آپ اسکل جس کے پاس اسکل رہتی ہیں وہی اصل زندگی میں پیسے کما رہے ہیں بنا اسکل والوں کے لیے توما اس زمانے میں کوئی رہا ہی نہیں ہے یہ ہے کہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے لوگ کما رہے ہیں کہ اپن کا پیٹ بھرنا ہے باقی تو دیکھو نا آپ پہلے تو وپار کے وپار میں بھی اچھا منافع ہو جاتا تھا اب تو وپار میں بھی دن ب دن ہوتا جا رہا ہے ایک
مندی مندی بڑھتی جا رہی ہے بالکل صحی فرما رہے ہو
وہی تو بول رہی ہوں بہن تو دیکھو نا آج کل تو بچوں کو پڑھانا گھر خرچے اور ویاپار ویاپار کو بھی مینٹین رکھنا بہت بڑی بات ہو گئی ہے آج ک اس میں بھی تو کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ دیکھو آپ یہ چھوڑیاں بنا رہی ہوں میں تو چوڑیوں میں بھی کمپٹیشن ہو گیا ہے اس میں بھی بہت ساری فیکٹریاں کھل گئی ہیں اور اپنے تو یہ پرانے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں تو اب تو دیکھو سب لوگ اس میں آ گئے ہیں تو یہ بھی ہو گیا ہے نا
فرما رہے ہو آپ اب تو کوئی بھی ویاپار کیا ہوا سبھی چیزوں میں بہت ہی کمپٹیشن بڑھ گیا ہے اور بازار میں مندی تو ہو ہی رہی ہے کیونکہ لوگوں کو بڑھتی مہنگائی کے اندر کوالٹی بھی اچ اچھی چاہیے اور دام بھی سستا چاہیے اس کے لیے جو یہ دونوں نبھا پائے اسی وہ ہی ابھی آج کل مارکیٹ میں ٹکا ہوا ہے تو کمپٹیشن تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہو
صحیح ہے بہن اور آج کیا بنایا کیا پکایا کھانے میں آپ نے
ارے آج تو ریشمی رومالی روٹی اور کیری کا سالن بنایا تھا
اچھا اور بچے لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کے
بچے لوگ آرام فرما رہے ہیں اور آج تو بس وہی جو سوشل ابھی ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا تو وہ ایک فون ان کے ہاتھوں میں رہتا ہی ہے ہمیشہ اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہے کبھی گیم کھیلتے ہیں تو کبھی سوشل سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں تو اب یہ فون بھی سب کی زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے
صحیح بول رہے ہو آپ میرا بھی دیکھو نا یہ ابھی تین سال کا ہے لڑکا ہے تو یہ بھی بس سارے دن کارٹون دیکھتا رہتا ہے نہ تو ابھی چھٹیاں بھی ہو گئی ہے تو اب کہیں گھومنے جانے کا بھی پلان بنانا ہے لیکن ابھی یہ گھر پہ رہتے ہیں تو بچے کارٹون وغیرہ میں دن نکال رہے ہیں
صحیح فرما رہے ہو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہو زیادہ تر یہ سمے کارٹون دیکھنے میں گھر پہ اپنے اپنے ساتھ لیکن جب تک یہ بچے اپنے آس پاس والی چیزوں میں اگر اپنے آپ کو م ول نہیں کرتے ہیں تو یہ سیکھتے کم ہیں صرف فون دیکھنے سے تو ان کی آنکھوں کی روشنی پر اثر پڑے گا اور ان کی مانسکتا پہ اثر پڑے گا تناؤ ہوگا لیکن اگر وہ اپنی آس پاس کی چیزوں میں اگر دھیان دیں گے تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ نیا بھی سیکھیں گے اس لیے فون سے تھوڑا دور ہی رکھے تو زیادہ بہتر رہے گا
صحیح فرما رہے ہو بہن ابھی یہی دھیان رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے پھر ملتے
ٹھیک ہے خدا حافظ اپنا خیال رکھے
خدا حافظ